ہیلو اللام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو گئے گھر پہ سب ٹھیک ہےا
شکر سپ ھم
کیا اور بتائیے کیا چل رہا پرایہ اج کل
بس ٹھیک ویسے ہی زندگی چل رہی ہے اور آپ بتاؤ کیا چل رہا ہے
بس شکر آپ نے کھانا وغیرہ کھایا
ہاں ہ دکھایا
جی ہاںپ آپ بتائیے آپ گئی تھے اسکول
ہاں میں گئی تھی آپ گئی تھے
جی ہاں میں بھی گیا تھا
اچھا پ
ہاں جی میں نے اچھا کیا مجھے پت ہے
میں بتا رہی ہوں آ آپ تو کتنے بچ آئے اسکول سے
اچھا ٹھیک میں یہی کچھ دو تین بجے
اچھا ٹھیک
اچھا آپ جی بتائیے آج ہم کس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے
میں سوچ رہی تھی آج ہم واپس کو بات نہیں کریں گے آج ج ایسیے ہی بات ہوں گی
نہ نہ مجھے ٹاپک پہ بات کرنی ہے
آپ کو اگر ٹاپک میں بات کرنی ہے آپ ٹاپک بھیجو
جی مجھے تو ایک یاد ہے ٹاپک اسی پہ بات کرے
ہاں ہاں ٹھیک ہے پ یاد ہے آپ کو
آج جب انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس پر بات کرتے ہیں یہ بہت اہم اور دلچسپ موضوع ہے
جی جی جی بالکل ہلو
ہاں جی
کیا بتا رہے تھے آپ کس موضوع پر بہت
میں بازاروں سانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس پر بات کرتے ہیں یہ بہت اہم اور دلچسپ موضوع ہے
ہاں آ بھی بالکل صحی کہاں انسانی حقوق ایک اہم موضوع ہوتا ہے جب آپ چاہتے ہو آپ اس پہ بات کرو تو انسانیوں کو ہر انسان کی بنیاد ہے جو اس سے صرف انسان ہونے کی بنیاد
ایک ہی جگہ رہی ہے اب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ان کا تعلق کسی قوم مذہب رنگ زبانیا جن سے نہیں ہوتا ہے
آپ کی مائی کہاں ہے
میری مائ کہیں پہ کیوں
بس اب آ رہی ہے ٹھیک سے آ صحیح کہ انسان عزت آزادی اور مساوات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسی لیے انسانی حقوق کا تصور دنیا بھر میں بہت اہمیت رکھتا ہے
ہ جی جی بالکل کیا تم بتا سکتے ہو کہ انسانی حقوق سے مراد کیا ہے
ضرور انسانی حقوق ان بنیادی حقوق کو کہتے ہیں جو ہر شخص شخصی کو زندگی آزادی تعلیم صحت ازر اور امن کے لیے حاصل ہوتے ہیں یہ حقوق کسی حکومت یا فرد کی مرضی سے نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر دی جاتی ہے
بہت خوب اسلامب نی حقوق کی تعلیم دی دے قرآن اور حدیث میں انسان کی عزت ا کی عزت اور اس کی عزت انسان کی عزت اور اس کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے
بالکل اسلام نے ون فورٹی ف ون تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ سال پچھل پہلی ہی انسانی دھرم
چودودہ سو سال
جیا برابری کا پیغام دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے عرب کو کسی اجم پر اور کسی گور کو کسی کالے پر کوئی یہ فاضلت نہیں سوائے تک واقع
یہ بات انسانی مسوت کی بہترین مثال ہے دنیا کے تمام لوگ بہتر ہے اور سب کو ایک جیسی عزت ملنی چاہیے
جی ہاں انسانی حقوق میں سب سے پہلے حق حق زندگی ہے ہر انسان کو زندہ رہنا اور محفوظ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے
ا اگر کسی کی جان کو نقصان پہنچیا جائے یا اس پر ظلم کیا جائے تو یہ اس کی بنیادی ح وہک کھائیے پس یہ
بالکل اسی طرح ہر شخص کو آزادی نےاوے کا حق بھی حاصل ہے ہر انسان اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے حقوق کو نقصان نہ پہنچائے
ہلو
حقوق کو نقصان نہ پہنچائے
آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے اگر کوئی اپنا آزادی غ استعمال کرے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتے
یہ بات بالکل درست ہے انسانی حقوق صرف حق حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا بھی ہے ہلو ہیلو آپ کہاں گئی
جی آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے اگر کوئی اپنی آزادی کو غلط استعمال کرے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو سکتا ہے
یہ یہ میں نے بتایا دو بار
ا یہ بات بالکل درست ہے انسانی حقوق تعلیم کا حق بھی انسانی حقوق میں شام ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے
جی ہاں تعلیم انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں
آج بھی دنیا کے کئی علاقوں میں ب اچے تعلیم سے محروم ہے جو افسوس نک بات ہے
اسی لیے حکومت اور معاشرے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے تک تعلیم پہنچائی جائے
ہوں صحت کا حق بھی بہت اہم ہے ہر انسان کو علاج اور صحت کی سہولت ملنی چاہیے
بالکل اگر کسی شخص کو بیماری کے وقت علاج نہ ملے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے اسی لیے صحت بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے
ا عورت کے حقوق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
عورت کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مرد کو حاصل ہے تعلیم روزگار عزت اور تحفظ کے حق اور ہر انسان کا بنیادی حق ہے
ہ دربھاگیہ سے کچھ معاشروں میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے
جی ہاں لیکن ہمیں عورتوں کو بر برابری اور احترام دینی چاہیے کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کی پہچان اس کے عورتوں کے ساتھ رویے سے ہوتی ہے
ا بچوں کے حقوق بھی بہت اہم ہے
بالکل بچوں کو محبت تعلیم صحت اور ا تحفظ کا حق حاصل ہے ان سے مزدوری کروانا یا ان پر تصدادق کرنا انسانی قانون آکوں کی کھلی خلاف ورزی ہے
ہ ہاں ہاں چائلڈ لیبر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جب بچے اسکول جانے کی عمر میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو ان کا مستقبل متاثر ہوتا
اسی لیے ہمارے بچے چوں کو حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے
ہ بالکل اسی طرح بزرگ افراد کے حقوق بھی بہت اہم ہے
بزرگ ہمیں تجربے اور رہنمائی کا کھزان
جی ہاں ان کی خدمت اور احترام کرنا ہماریے فرض ہے ان کو تنہا چھوڑ دینا یا ان کی ضرورت نظر انداز کرنا درست نہیں ہے
مزدوروں کے حقوق کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے آپ؟
مزدور کو مناسب اجرات بہتر ماحول اور انصاف کا حق حاصل ہے کسی مزدور کا حق دبانا ظلم زمرے میں آتا ہے
اسلامی مزدور کی مزدوری فسانہ حصول خوش ہونے سے پہلے ادا کرنے کی تعلیم رہتا ہے
بالکل یہ انصاف و انسانیت کی بہترین مثال ہے
مذہبی آزادی بھی انسانی حکم کو کا اہم حصہ ہے
جی ہاں ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کو و م تعابون زندگی گزارنے کا حق
اگر کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے تنگ کیا جائے تو یہ نہ انصاف اک
بالکل ہمیں تمام مذہبوں اور عکیدے رکھنے والوں کو احترام کرنا چاہی چاہیے
رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر تفریح کرنا بھی غلط ہے
جی ہاں انسانی حقوق کو بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں
ہاں یہ بھی انسانی حقوقت خلاف ہے ہر شخص کی عزت اور شناخت کا احترام ضروری ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ غربت اور انسانی حقوق کا کوئی تعلق ہے
جی ہاں جب لوگوں کو کھانا پانی مکان اور تعلیم جیسی بنیادی سہولت نہ ملے تو ان کے انسانی حقوق متاثر ہوتے
اسی لیے غربت کا خاتمہ بھی انسانی حقوق کے تفظ میں مددگار ہے
بالکل چلو ہم آج کی گفتگو بہت مفید رہی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اب ہم باتیں ملتے اللہ حف اسس
اللہ حافظ